السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ ٹھیک ہے اچھے سے
والدین ٹھیک ہے آپ کے
الحمد للہ وہ بھی ٹھیک ہے
اچھا تو میں سوچ رہی تھی آج کیوں ہم تہواروں کے بارے میں بات کریں
بالکل کی ج
تو تہوار ہر معاشرے اور تہذیب کا اہم حصہ ہوتے ہیں
جی بالکل
تہوار خوشی محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا پیغام دیتا ہے
ہاں ملنسار کا ایک موقع ملتا ہے تہواروں سے
بالکل بالکل لوگ تہواروں کا انتظار بہت شوق سے کرتے ہیں شدت سے کرتے ہیں
جی بالکل
تو اگر ہم بات کریں تہواروں کی اہمیت کی تو تہوار انسان کی زندگی میں خوشی اور رنگ برتے ہیں یہ لوگوں کو روزمرہ کی مصروفیات سے کچھ وخت کے لیے نجات دیتے ہیں تہواروں کے ذریعے لوگ اپنا اپنے گھر والوں دوستوں رشتتے داروں کے ساتھ وخت گزارتے ہیں
بالکل آ پکی بات بات بالکل صحیح ہے اور اس سے مطلب کہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں پھر آج کل کے دور میں مطلب وخت نہیں ہوتا ہے ہر کسی کے پاس بس یہی وہ تہوار ہے جن پ ہم ملتے ہیں جیسے کہ عید پر ہ ہولی ہوتی ہے یا مطلب ہمارے ملک میں بہت سارے تہوار ہیں ہولی یہ تہواروں سے بھرا ہوا ایک ملک ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں
میں رہتے ہیں بالکل آپ کی بات کافی درست ہے اور ہر تہوار کی ایک اپنی اہمیت اور روایت ہوتی ہے لوگ تہواروں کے موقع پر نئے کپڑے پہنتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں
جی بالکل لیکن ہمیں ان تہواروں پ مطلب ان کا بھی خیال رکھنا چاہیں جو حاجت مند ہوتے ہیں یا غریب حد سے بھی زیادہ نہیں مطلب وہ کب د لان یا مطلب دکھاا نہیں کرنا چاہیے جسے مطلب غریبوں کا دل
ہ
تنگ ہو جائے
ہاں جس سے غریب کا دل دکخ جائے بالکل بالکل آپ یہ بات کافی درست ہے تو تہواروں کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ پورا خاندان ایک جما ایک جگہ ہی
ہاں ہاں بالکل بالکل
لوگ مل جل کر کھانا کھاتے ہیں گفتگو کرتے ہیں اور خوشیاں تقسیم کرتے ہیں
اور میرا ماننا ہے کہ تہواروں سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں ہمارا کسی گارجن کسی کے گر جانا یا کسی کا ہمارے گر آنا پھر مل جل کر رہنا باتیں کرنا اس سے رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں جو دل میں کچھ گمان ہو یا کسی کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ کچھ اختلاف ہے وہاں پر وہ ختم ہو جاتے ہیں
بالکل آپ کی بات صحیح ہے مطلب آج کل کے دور میں مطلب اتنے لوگ ڈپریشن کے شک کار ہو گئے ہیں کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم گیٹ ٹوگیدر کریں لیکن وہ ایک مطلب دکھاوا ہوتا ہے لیکن ہمیں اللہ تعالی کے کا شکر گزار رہنا چاہے کہ جس نے ہمارے لیے اتنے مطلب ایسے بڑے بڑے تہوار رکھے ہیں جن تہواروں پر جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں کبھی کسی کو کسی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے وہ انہیں تہواروں پر آپس میں میں ملتے ہیں اور ان کی جو دل میں رینچ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی
ختم ہو جاتی بے شک بے شک بالکل بالکل بچے تہواروں کا بہت شوق سے انتظار کرتے ہیں انہیں نئے کپڑے پہننا تحفے لینا اور دوستوں کے ساتھ خوشیاں منانا بہت پسند ہوتا ہے
بالکل
اور تہوار بچوں کے لیے خاص خوشی کا سبب ہوتے ہیں
بالکل بالکل ان کو یہی دن ملتے ہیں مطلب آگے ملب انسان کو بہت اسٹرگل مطلب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج کل کے دور میں جیسے کہ آج بہت مطلب ڈپریشن ہوتا ہے لوگوں میں ہاں مہنگائی کا مہنگائی کا زمانہ ہے اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ مطلب وقت دینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو وہ فرصت ہی نہیں ہے
بالکل سبھی اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے ہیں کسی کو کوئی یار ہی نہیں ہے بالکل بالکل بالکل بالکل تہوار ہماری
ہمیں چاہے ان تہواروں پر مطلب جوک در جوک اس میں شرکت کرنی چاہے اور ایک دوسرے کہ مطلب ضرورتوں کا خیال ایک
رکھنا چاہیے بالکل بہت زیادہ خیال رکھ چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے
کا خیال رکھنا چاہے ہاں اولادوں کا اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہے اور والدین کو بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور آس پڑوس میں بھی ایسا بھی ماحول میں دیکھنا کہ کوئی بچہ غریب تو نہیں ہے اس کا بھی خیال رکھ نہیں ہے
ہاں بالکل یہی تو ہے یہی تو ہمیں تہوار سکھاتے ہے کہ کیسے ہمیں ایک دوسرے سے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے دوسروں کو کی مدد کرنا ہے دیکھنا ہے ارد گرد کہ کسی کوئی مت مددگار ہے کسی کو مت مدد کی ضرورت ہے کوئی مت ضرورت مند ہے اس کی مدد کی جائے تو ہمیں یہ تہوار ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے
بالکل بالکل آپ کی بات تو صحیح ہے اور آپ کے خیالات نیک ہے میں اللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہر کسی انسان کی سوچ ایسی ہی ہو آ یہ ملک ہاں خوشحال رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ طریقے سے رہے وہ ایک بہت بڑی عبادت ہے ایسی چیزوں کو ہم لوگوں کو عملانا چاہے مطلب عمل میں لانا چاہے ایسے مطلب چیزوں کو جن سے مطلب کہ ایک دوسرے کو خوشی ہو جائے یہ ایک انسانیت کا ایک اہم حصہ یوں سمجھ یوں سمجھ لیجیے اگر ہم کسی کو دل دوکھایگے اللہ اللہعالی مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلاتۃ وسلام کو فرمایہ کہ حضرت ابراہیم نے عرض کیا یا اللہ میں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اللہ نے اس کو فرمایا کہ میں نے سوچا کہ آپ نے تو کسی کا دل تو بجا نہیں لایا ہاں ہمیں یہی بات سوچنی ہے ان تہواروں پر کسی کا دل بھی مطلب اس کا کسی کو نیچے نہیں دکھانا ہے
بالکل کسی کا دل اگر کہ رہنا ہے اگر کسی کا ہم نے دل دکھایا ہو تو تہواروں پر یہ ایک موقع ملا ہے ہمیں کہ ہم وہ سب چیزیں صحیح کریں رنجشیں دور کریں اختلافات دور کرے
بالکل سو فیصدی
بالکل بالکل اور اگر ہم کریں بات بچپن کی یادیں تہوار بچپن کی بہت سی خوبصورت یادوں سے جڑے ہوتے ہیں
ہاں ہاں
بچپن میں تہوار کا انتظار بہت شدت سے کیا جاتا تھا تھا نئے کپڑے میٹھی چیزیں گھر کا خوشگوار ماحول آج بھی یاد آتا ہے ہمیں عیدی بالکل بے شک عیدی تو کافی یاد آتی ہے انسان کو اور تہوار دوستوں کے ساتھ ملاقات کا بھی اچھا موقع فراہم کرتے ہیں لوگ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کے لمحات گزارتے ہیں تہوار صرف خوشی ہی نہیں دیتے بلکہ ذہنی سکون بھی فراہم کرتے ہیں مصروف زندگی میں تہوار انسان کو اپنے عزیز ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دیتے ہیں
بالکل بالکل آپ کی بات تو صحیح ہے ہم نے مطلب کہ اس پر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا موقع ملتا ہے کہ آج کل ہم یہ ابزرو کرتے ہیں کہ مطلب کہ رشتتے دار کو رشتتے دار کے ساتھ بات کرنے کا وقت اتنا ہے اس کو مطلب آپس میں ان کو اتنی دشمنی پڑ گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے یہی ایک موقع ہے جس پر ہاں یہ ایک موقع ہے جس پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل سکتے ہیں اس کے ساتھ ہنسی میں بات کر سکتے ہیں اس کے اس کے لیے کچھ تحفہ وغیرہ بھی لا سکتے ہیں جس سے اس کے دل میں محبت بڑھ جائے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہی انسانیت بھی ہے
اور بالکل بے شک تہواروں کے موقع پر لوگ ایک دوسرے کو تحفے بھی دیتے ہیں تحفے محبت اور خلوص کا اظہار ہوتے ہیں چاہے تحفہ چھوٹا چھوٹا ہو یا بڑا اس کے پیچھے چھپی محبت زیادہ اہمیت رکھتی ہے
بالکل بالکل بالکل
جی
اچھا ہمیں ہاں اور آپ کو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا پر ہم ایسی چیزیں مطلب ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ جس سے مطلب ان کا نقصان ہوتا ہے ٹائم ضائع ہوتا وقت کی پابندی نہیں ہوتی ہمیشاہ یہ کہ چھوٹی باتیں کرے جس میں مطلب
خوشی بڑی ہو بالکل جس میں بہت بڑا علم ہو علم ہو بالکل بالکل
سوشل میڈیا کا بھی یوز کرنا چاہے اخبارات میں ایسے اشتہار بھی دینا چاہیے جس میں ایسی بات ہو جیسے کہ آپ جیسے کہ آپ پر م رہے ہو اور آپ نے ایک بہت اچھا مضمون چھیڑ لیا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں نے بہت کچھ آپ سے سیکھا ہے اور
مجھے بھی کافی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے جی آخر میں میں یہی کہوں گی کہ تہوار ہماری زندگی میں خوشی محبت ت اور امید لے کر آتے ہیں یہ ہمیں اپنی تہذیب اور روایت سے جڑے رکھتے ہیں تہواروں کے ریے یہ ہم اپنے خاندان دوستوں اور معاشرے کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کرتے ہیں میرے خیال میں تہوار صرف ایک رسم نہیں بلکہ محبت اتحاد اور انسانیت کا پیغام ہے بالکل بالکل تو آپ سے بات کر کے مجھے کافی اچھا لگا امید ہے کہ پھر سے بات ہوگی آپ سے آپ کا بہت بہت شکریہ
آپ کا بھی شکریہ آپ نے میرے ساتھ ایسی ملب مضمون رکھھی جو مطلب جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے انشاء اللہ آپ کے ساتھ آئندہ بات ہوگی
انشاء اللہ اللہ حافظ